وعلیکم السلام ہاں شکر اللہ سب ٹھیک ہو
شکر شکر گھر پ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا اور کیا کر رہے ہو
کانا سا انے میں ایسے ہی بیٹھا تھا
اچھا ٹھیک ہے کیا اپنے کھانا کھا
ہاں جی میں نے خانا سے آج کل ہر طرح بقرا عید کی تیاریاں نظر آ رہی ہیں اسی لیے میں نے سوچا کہ آج ہم بقرا عید کی اہمیت پر بات کریں
ہ بہت اچھا ٹاپک ہے بقراعید صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ایک عظیم اسلامی عبادت اور قربانی کا قربانی کا قربانی کا پیغام بھی ہے
بالکل سب نے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ بقرا عید کو عید اضحی اداب کہ کہا جاتا ہے یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے
جی ہاں جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کا حکم دیا تو انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خام کر دیا
اور حضرت اسماعیل علیہ اللۃسلم نے بھی اپنے والد کی کتاب کی اور اللہ کی رضا کے لیئے قربان ہونے پر رضم رضامندی ظاہر کی
یہ واقع ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی محبت اور اس کی اتا اس کی اتاد سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے
بالکل جب حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل حضرت اسماعیل کی جگہ ایک بندہ بھیج دیا
اسی یاد میں ہر سال مسلمان عید الخطا پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں
تمہارے خیال میں بق برا عید کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے
کا سب سے بڑا پیغام اتاد صبر قربانی اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر اللہ کے لیے کسی چیز کی قربانی دینی بے تو ہمیں پیچے نہیں ہ نہ چاہیے
بہت خوب آج کل لوگ صرف گوشت اور جانور تک بقر عید کو محدود کر دیتے ہیں جبکہ اصل رون قربانی ہے
بالکل قربانی صرف جانور سے بات کرنے کا نام نہیں آپ بی نفرت ک کو چھوڑ دینا بھی ایک قربانی ہے
یہ بات مجھے بہت پسند آئی اگر انسان آپ
اچھا
اندر کی برائییاوں کو قربان کر دے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے
اور قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اور قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تک میں ان جانوروں کو وہ اشت پہنچاتے ہیں اور نہ خون بلکہ اس تک تم تارا تکوا پہنچ جاتا ہے
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نعمت اور اخلاص کو دیکھتا ہے
جی ہاں اسی لیے قربانی کرتے وقت نیت صاف ہونی چاہیے
بقر عید غریبوں کی مدد کا بھی ایک ذریعہ ہے
بالکل قربانی کے گوشت رشتہ داروں پڑوسیوں اور ضرورت مند لوگوں تقسیم کیا جاتا ہے اس سے محبت اور بھائی چارہ بھتا ہے
میں نے بھی دیکھا ہے کہ غریب لوگ جو گوشت نہیں خرید سکتے عید کا انتظار کرتے ہیں پر ان تک بھی گوشت پہنچتا ہے
یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اسلام ہمیشہ انصاف اور ہمدردی کا درج دیتے ہیں
بقر عید ہمیں شکر گزاری بھی سکھاتا ہے
کیسے
جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اس کی راہ میں قربانی دیتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے پاس ہے وہ اللہ ہی کی آتا ہے
کیا ہ ہ بالکل صحیح اس سے انسان کے اندر تک کا بول کم ہوتا ہے اور شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے
آپ کیا کر رہی ہو آپ کے بیک گراؤنڈ سے کوئی آوازیں آ رہی ہے
ہاں ہاں میں ویس دن پیروں میں لگا رہی تھی
ہ آپ پانچ منٹ کے بعد بھی لگا سکتے
ہاں ہاں بتاؤ بتاؤ
بچوں کے لے بھی بقر عید بہت دلچسپ ہوتی ہے
بچوں کے لیے تو ہر ایک گیت بہت دلچسپ ہوتی ہے جی ہاں بچے جانوروں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال میں حصہ لیتے ہیں
لیکن انہیں یہ بھی سمجھانا چاہیے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے
جی ہاں بالکل اگر بچپن سے انہیں قربانی کے فی فلسفے سمجھاائے جائے تو وہ بہتر مسلمان بن سکتے ہیں
تمہارے گھر میں عید الاضحی کی تیاری کیسی ہوتی ہے
ہمارے گھر میں عید سے کچھ دن پہلے صفائی کی جاتی ہے پھر قربانی کے جانور کی دیکھ بھال کی جاتی ہے عید کے دن نماز کے بعد قربانی کی جاتی ہے
ہمارے گھر میں بھی یہی روایت ہے سب لوگ مل کر قربانی کے نام میں حصہ لیتے ہیں
اس سے گھر والوں میں اتقاد اور محبت بڑھتی ہے
بقر عید کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ رشتہ داروں سے ملاقات کا موقع ملتا ہے
بالکل آج کل لوگ اپنی مصروف زندگی میں رشتہ داروں سے کم ملتے ہیں لیکن عید کے موقعے پر سب ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں
اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں
اور دلوں کی دوریاں بھی کم ہوتی ہے
کچھ لوگ قربانی کو صرف دکھاوا بنا لیتے ہیں اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
میرے خیال میں عبادت میں دکھاوا نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے قربانی کرے تو اس کا اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے
بالکل اللہ اخلاص کو پسند کرتا ہے
قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو بھی م خس ب کرے
یعنی یہ سوچے کہ کیا وہ واقعی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہے
جی ہاں اسی میں قربانی کی روح ہے
بقر عید ہمیں اتااد کا درس بھی دیتی ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اس سے بہترین مثال ہے
اگر وہ اللہ کے حکم کے سامنے جکنے سے انکار کر دیتا تو آج ہمیں یہ عظیم ش شا سبق نہیں ملتا
بالکل ان کی زندگی سے ہمیں پت چلتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے
اللہ پر توکل انسان کو مشکل حالات میں بھی ہمت دیتا ہے
اور قربانی کا پیغام بھی یہ یہی ہے کہ اللہ کی رضا سے بڑ کر کے ہے
آج کل کچھ لوگ قربانی کی اہمیت کو کم سمجھتے ہیں
میں اس کی وجہ سے سے شا دین اوردوری اور علم کی کمی ہے
اسی لے ہمیں قربانی کے مقصد کو سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا چاہیئے
بالکل جب لوگ اس کی اصل روح سمجھیں گے تو قربانی صرف ایک رسم نہیں رہے گی
بقرہ عید کا دن صفائی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے
جی ہاں اسلام صفائی کو نصب ایمان قرار دیتا ہے
اسی لیئے قربانی کے بعد آلودگی پھیلنا درست نہیں
ہر مسلمان کو اپنے محلے اور ماحول کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے
یہ بھی ایک سمجی ذمہ داری ہے
ہاں ہاں اور اچھے مسلمانوں کی پہچان بھی
اگر تم بقرا عید کا پیغ ایک جملے میں بیان کرنا جاؤ تو کیا کہو گی
میں کہوں گی کہ بقرعید اللہ کی محبت میں اپنی پسندیدی پسندیدہ چیز قربان کرنے اور اس کی اتاد کا نام ہے
بہت خوبصورت بات ہے
اور تو
میرا نزدیک بقرعید انسانیت ہمدردی تقوہ اور قربانی کا درس دیتی ہے
بالکل جب لوگ قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں تو غریب اور امیر کے درمیان محبت پیدا ہوتا
یہ بات کئی ایک عظیم عبادت ہے جو اللہ انسان کو اللہ کے غریب انسان کو اللہ کے غریب قریب کرتی ہے
ہاں اور اسے دوسروں کو کے دکھ درد کا احساس بھی دلاتی ہے
آج کی گفتگو سے مجھے بقر عید کی اہمیت اور بھی بہتر طریقے سے سمجھ آئی
مجھے بھی ہر سال ادھر ادھر آتی ہے لیکن ہمیں ہر بار اس کے پیغام کو نئی سوچ کے ساتھ سمجھنا چاہیے
بالکل اگر ہم قربانی کی روح کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا تھا
اور ہم اللہ کی رضا کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں
ہ مین
چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ